السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
کیسی ہو تم
ہاں میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فون ہی کر لو سب خیریت ہے نا
ہاں یار سچ میں بہت دن گزر گئے ہماری بات ہوئی بالکل فرصت ہی نہیں ملتی تھی تم نے فون کیا مجھے بہت خوشی ہوئی
میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں بس چل رہی ہے زندگی کی دوڑ دو آج صبح سے دل تھوڑا پریشان سا تھا ایک عجیب سا واقعہ دیکھا محلہ میں تو تم سے بات ہے کرنے کا دل چاہا
خیریت تو ہے نا ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جو تمہارا دل پریشان ہو گیا مجھے بھی بتاؤ چاہیے تمہارا دل ہلکا ہو جائے
یار ہمارے پڑوس میں جو شازیہ رہتی ہیں نا ان کے گھر آج بڑا جھگڑا ہوا پتا چلا ان کے بیٹے نے بڑے دنوں سے گھر میں بہت بڑا جھوٹ بولا تھا پورا جب سچ سامنے آیا تو وہ پورے خاندان میں آگ لگ کئی وہ لڑکا سب کی نظروں میں گر گیا یہ دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ جھوٹ بولنے کے نقصانات کتنے کتنے گہرے اور تباہ کن ہوتے ہیں
یہ تو بہت برا ہوا لیکن تم نے بالکل سچ کہا جھوٹ ایک ایسی برا بری برائی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے ہمارے معاشرے میں لوگ چھوٹی چو چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مگر اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر وہ اس وقت کی مصیبت سے بچ جائیں گے مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں انسان خود ہی یہ ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے
ہاں اور سب سے پہلا نقصان جو جھوٹ بولنے والے اٹھانا پڑتا ہے وہ ہے اعتماد کا خاتمہ جب آپ کسی سے ایک بار جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا پتا چل جاتا ہے تو پھر آپ زندگی بھر اس کے سامنے سچ بھی بولیں گے تو وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو سالوں میں بنتی ہے اور ایک جھوٹ سیکنڈس میں ٹوٹ جاتی ہے
تم نے پتے کی بات کی ہے اعتماد کی دیوار جب ایک دفعہ دہ جائے تو اس کو دوبارہ کھڑا کرنا تقریبا ناممکن ہوتا ہے چاہے رشتہ دوستی کا ہو میاں بیوی کا ہو یا ماں باپ اور بچوں کا جہاں جھوٹ آیا وہاں رشتے کی بنیاد ہل جاتی ہے انسان اکیلا ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی اس پر بھروسے کرنے کو تیار نہیں ہوتا
اور صرف رشتہ ہی نہیں جھوٹ بولنے والے کا اپنا ضمیر بھی ہر وقت اسے آں جن جو ہارتا رہتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں ہو سو سکتا اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں جھوٹ پکڑانا جائے وہ دور وہ ڈر اور خوف اسے اندر ہی اندر خھت کطا ختم کرتا رہتا ہے سکون کڑب تو جیسی اس سے روٹ ہی جاتا ہے
صحیح کہا ذہنی سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے انسان ہر وقت ایک عجیب دیوار کے پیچھے چھپتا پھرتا ہے اور سب سے بٹھ کر ہمارے دین میں بھی تو جھوٹ کے کو تمام برائیوں کی ا جڑ کہا گیا ہے
ہاں بے شکدین اسلام جھوٹ کی سخت ممانت ہے جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں میں سب نبی میں سب نہیں چھوڑ سکتا آپ کوئی ایک برائی بتائیے جو میں چھوڑ دوں آپ نے فرمایا کہ بولنا چھوڑ دو اس نے جھوٹ چھوڑا تو آہستہ آہستہ ان اس کی ساری برائیاں خود ہی ختم ہو گئی کیونکہ وہ جب بھی کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا کہ اگر پکڑا گیا تو سچ بولنا پڑے گا اور رسوائی ہوگی
اس واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان جھوٹ جووڑ چھوڑ دے تو وہ باقی بہت سے گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے جوٹ دراصل دوسرے گناہوں کے لیے ایک ڈال کا کام کرتا ہے لوگ چوری کرتے ہیں دھوکا دیتے اور پھر جھوڑ بول کر اسے چھپا لیتے ہیں اگر جھوٹ کی سہولت ہی ختم ہو جائے تو لوگ برائی کرتے ہیں ہزار بار سوچتے ہیں
بالکل اور تم نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سب پے جووٹ یا مزہ یا جوت کا بڑا رواج چل پڑا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس مذاق میں جھوٹ بولا تھا اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو ہوا مگر مذاق میں بولا گیا جھوٹ بھی آہستہ آہستہ انسان کی عادت بن جاتا ہے اور پھر انسان کا بڑ بڑا جھوٹ باندھ جاتا ہے اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا
ہاں یہ تم نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے مذاق مذاق میں بولا گیا جوٹ بھی انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری جھجھک ختم ہو جاتی ہے پھر جب کوئی بڑے معاملات بات آتے ہیں تو وہاں بھی زبان سے جوٹ پڑی آسانی سے نکل جاتا ہے اس طرح انسان کے کردار بالکل تابہ ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا تم نے سچ میں کامیابی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت یا پرانی کہاوت ایسی ہی نہیں بنی اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ اور حکا حکمت چھپی ہے اور جو انسان سچ بولتا ہے اس کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کی زندگی آئینے کی طرح صاف ہوتی ہے
بہت ہی افسوس ناک بات ہے یہ مگر حقیقت ہے جب دنیا میں جھوٹ کا راج ہوتا ہے تو برکت بھی اٹھ جاتی ہے کاروبار کو ہی دیکھ لو جو تاجر جھوٹ بول کر اب نا مال بچاتے ہیں عیب کو چھپا کر نفع کماتا ہے لگتا تو یہ ہے کہ اس نے بہت پیسہ کما لیا مگر اس کمائی میں برکت بالکل نہیں ہوتی اس کا وہ پیسہ بیماریوں اور مصیبتوں میں ضائع ہوجاتا ہے
ہاں اور تم نے ایک بات غور کی ہے جھوٹ بولنے والے انسان کی ذہنی صلاحیت بھی دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگ تی ہے کیونکہ اسے ہر وقت یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ان اس نے کس سے کیا جھوٹ بولا تھا اگر وہ ایک شخص سے ایک بات کہتا ہے تو دوسرے سے دوسری بات کہتا ہے اس سب کو یاد رکھنے کے چکر میں اس کا دماغ ہر وقت تناؤ میں رہتا ہے سچ سچا انسان بالکل آزاد ہوتا ہے اسے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سچ تو ایک ہی ہوتا ہے
بالکل اور تم یہ تم نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اور تم نے ایک بات غور کی ہے جھوٹ بولنے والے انسان کی ذہنی صلاحیتیں بھی ساری دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہے کیونکہ اسے ہر وقت یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کس سے کیا جھوٹ بولا تھا اگر وہ ایک شخص سے ایک بات کہہ تا ہے تو دوسرے سے دوسری بات کہتا ہے اس سب کو یاد رکھنے کے چکر میں اس کا دماغ ہر وقت تناؤ میں رہتا ہے سچ ان سچا انسان بالکل آزاد ہوتا ہے اسے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سچ تو ایک ہی ہوتا ہے
ہوں جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو ان کا آپ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے ایک بار بھروسہ ٹوٹ جائے تو اسے واپس جیتنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے ا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو کئی اور جھوٹ بولنے پڑ ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں سچ سامنے نہ آ جائے جس میں مینٹل اس ٹریس بڑھتا ہے چاہے دوست ہو یا گھر والے جھوٹ کی وجہ سے رشتوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور آپ س
بار بار جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا ضمیر اسے اندر سے پریشان کر تا ہے جس سے انسان کی اپنی
سیلف اس استعام کم ہوتی ہے جھوٹ باتوں کو مزید الجھا دیتا ہے جس سے چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ا پرابلم بن سکتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو رشتوں کی خوبصورتی سچائی اور سف سزافگی میں ہے جب رشتوں میں جھوٹ کا زہر شامل ہو جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر گلنے لگتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور سدیوں پرانے مضبوط رشتے بھی مٹ کے ڈھیر کی طرح بکھر جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رشتہ بچانا ہو تو جھوٹ کا سہارا کبھی مطلب کیونکی جوٹ پر کھڑی دیوار کبھی نہ کبھی ضرور گرتی ہے
جھوٹ سے انسان صرف کچھ وقت کے لے کسی مشکل سے بچ سکتا ہے لیکن آگے چل کر یے مزید پریشانیاں کھڑی کرتا ہے سچ بولنا شروع میں مشل ضرور لگتا ہے لیکن یے آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے اور لوگوں کی نظر روں میں آپ کی عزت ال بھروسہ بڑھ تا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتا ہے جبکی ایک سچ آپ کو ہمیشہ کے لیے بے خوف کر دیتا ہے
ہاں زبان ہی تو ہے جو انسان کو اعلی مقام پر بھی پہنچاتی ہے اور یہی زبان انسان کو رسوا بھی کرتی ہے جھوٹ بولنے والے کی زبان میں پھر وہ طاقت اور اثر نہیں رہتا اگر کوئی سچا انسان کوئی چھوٹی سی بات بھی کہے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے لیکن جوٹا شخص جتنی مرضی لمبی تقریر کر لے کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا کیونکی اس کے لفظوں میں سچائی کا نور نہیں ہوتا ہے
ہاں ہمیشہ سچ کے ساتھ دین سچ کا ساتھ دینا ہی سب سے بہتر حکم حکمت عملی ہے سچ سچ شروع میں شاید مشکل لگئی لیکن آخر میں وہی آپ وہ کامیابی اور سکون دیتا ہے چلو کرتے ہیں بہت اللہ
اللہ حافظ